ہاں
ہاں اسس پ ن ا جو نام سیو کر کانٹیکٹ پہ وہی نام دکھاتا ہے نا
ہاں ہاں یہ تو مطلب آپ جو ایپ ہیں آپ آپ کے پاس تبھی تو کال آتا ہے
ہاں بٹ نمبر ہی ڈال دیں ہم لوگ پھر آپ کا نام ہی شو کرتا ہے
ہاں تو تو میرا ہاں نام ڈالو گی میرا نام تو شو کرے گا نا اگر آپ نمبر ڈالو گی
وہ تو میں نے کانٹیکٹ پہ ہی سیو کیا نا ایپ پہ دکھا رہا ہے بولی
تو اچھا ہے نا اس کو تو میں نے اب یہی نمبر ڈالا ہے یہ اسی پہ میرا نام ہے
ہاں ابھی وہ چیکنگ ہی دکھا رہا ہے اس پہ جو میں نے کیا وہ چیکنگ دکھا رہا ہے
اچھا
ہاں اگر میں نے آپ کو اتنے کال کر دیا نا آپ مھے کر سکتے تے ہو نا نہیں کرنا کیا ایسا
ہاں ہاں کر سکتی ہوں میں آپ کو بھی کر سکتی ہوں اس میں کیا ہے
ہاں ہاں یہ پورا آئیڈیا کو ایکنے کریں بات کرنے نا تھا نہیں وہ کسے کسے پکڑنا آ ایک پرسن سے ہی بات کرنے کا رہنا تھا پورا جو پورا آئی ڈی میں اب جا کے اس کو ڈھونڈو اس کو پکڑو اس کو مناؤ
اگر پانچ آپ نے مجھے کیے پانچ کسی اور کو بھی کر سکتے ہو ایسا اب ایک ہی کو رکھیں گے تھوڑا وہ
ایک بھی اوکے تھا ویسا بھی رکھنا تھا ایک
ویسے اگر رکھیں گے بھی وہ بھی صحیح ہے لیکن پت نہیں لوگوں نے ایسا سسٹم پھر بھی پوچھا تنگی
ہاں خوش تو ہوں ہ
بچی جاگ گئی کیا
آ سے ہ وہ لوگ جب جاتے جاتے کہاں وہ لوگ خراب سوتے نہیں ہیں زیادہ ٹائم تک جلدی جلدی ہو جاتات
ہوں گرمی بھی ہوگی نا
ہاں اے سی چل رہا تھا ابھی آ
ہمم ہمم
اں بھی فورٹی فائیو ڈیگریتا نہیں
ہمم
ہم
صیی ہے
آر
اور کچھ نہیں
ممبئی میں شاپنگ مال سب کھل گیا کیا اچھا
ہاں کھلے تو ہوتے ہیں یہاں پہ اس لیے شام کوئی نکل نکلتے ہیں زیادہ تر دن میں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گھر
ہاں ہیٹ ویو بھی وارننگ آیا چنا بھی
ہاں ہاں کل تو سینٹ اسٹوم بھی تھا یہاں پہ
ہمم اچھا اچھا
ہمم
ہمم
ابھی یہاں برسات بھی ہونے والی ہے نا اسٹارٹ ہوگا
اچھا
ہوں فی الحال تو ابھی گرمی بہت ہے
ہاں یہاں نہیں ہوتا وہ آ سپٹمبر اکٹوبر برسات سے
ہ ہ یہاں پہ ہیں ابھی نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہونے والا ہے بہت گندا موسم ہوتا وہ بہت گندہ مجھ
تب تب کا ایک بارش سٹارٹ ہوتا تس نہیں
کنٹینیو ہاں کنٹینیو لگی رہتی ہیں کنٹینیو لے کے رہتی ہیں ہوں
مووی سب دیکھتے ہو گ آپ
ہاں
ہاں تھٹر جاتات ہو
کبھی نہیں تو زیادہ تر گرمی دیکھتے ہیں
ہاں ابھی تو نیٹفلکس آ گیا
ہوں ہاں اس پہ دیکھتے ہیں
ہوں
کبھی کوئی نئی مووی ہو تو چلے جاتا ت
ہاں آج کل تو بھی لائف م بھیی نہیں ہے فیملی کے ساتھ دیکھنے کا بچے کا ساتھ دیکھنے کا کو سا رہتا ہے
ہاں
ہوں
آپ کی کتنی کالز ابھی رہ گئی ہے
وہ دیکھتے سر کے بولتے اب سکر ہی نہیں
اوکے ہ ہ ہ
ہاں
مجھے لگتا ہے یہ ہماری پانچویں ہے کہ چھٹی ہے
وہی میں نے بولو نا وہ اس کو بھی ایڈ کر دیا جو کال آپ نے اٹینڈ نہیں کیا وہ بھی ایڈ ہے
اچھا اچھا
ہ آ وہ اس کو بھی کٹ کرنے کے بعد کوشنس آتے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ میں نے دیکھا
ہ سب کو نہیں ہی دینا ہے نا
ہوں ہاں وہ میں نے دیکھا
نہیں نہیں ہی دینا ہے نا اس کینسل
ہاں ہاں
ہاں
نہیں
ہی وہاں پہ مدر ٹنگ کشمیر پہ اردو ہے کیا
نہیں کشمیری
اردو اردو ایک سبجیکٹ ہے
ہاں وہاں پہ اردو میں بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کشمیری ہی چلتا ہے
ہ آپ کوتی ہے
ہاں
اچھا اچھا
ہوں
یہاں کے کیا لینگویج سیکھا کچھ نہیں سیکھا
کچھ سیکھنے کا لائق ہے ہی نہیں کچھ سیکھنے کے لائق نہیں ہے
اچھا اچھا ھمم اور کالج د دیکھیے کیا بیٹ ٹھیکا
ابھی بند ہے نا ابھی چھٹی ہے
نہیں قریب ہی ہے کیا
نہیں نہیں دو رہےس ٹرین میں اس کو دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں
او کیوں اتنا دور بھیج دیا
نے ہم نے اس کو ہاسٹل میں ہی ڈالا تھا لیکن وہاں پہ کھانے پینے کا تھوڑا مسئلہ ہوا
ہاں ہاسٹل سارے ایسے ہی ہے
پھر اس نے بولا نہیں بیٹھوں گی ادھر ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے پھر یہ آ گئی اب یہ آتی جاتی وہ تو سینٹرل ممبئی ہے وہاں بہت مہنگا ہے کہاں رہس
اچھا اچھا
بہت ایکسپینسو ہے
ہوں اٹ لیسٹ ون آور دور پہ یہاں سے جو ایٹ لیسٹ اس کو ون آور پہ ج کے
نہیں ابھی بس یہی سال ہیں بس ہو گیا آپ کیا کریں گے
ہوں اچھا اچھاچ
ہاں
تھامرس گروپ لیا کیا وہ پلس ون پلس ٹو پہ
سوری
پلس ون پلس ٹو میں کامرس گروپ لے کیا نا
ہ نہیں بی اے کا ہے
نہیں پلس ون پلس ٹو
کیا
پلس ون پلس ٹو میں گروپ لیتے ہیں ن کیا بولتے ہیں الیونتھ توب تو ولت ب
نہیں نہیں یہ تو اس کا تو فائنل ایئر چل رہا ہے نا
فائنل یہ چل رہا ہے اس پہ کیا گروپ لیا تھا اون ٹلت پہ پو چ
گروپ نہیں مجھے نہیں پتا کون سا گروپ کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے
اچھا جب ہمیں ٹینتھ پاس کرتے نہیں اونتھٹڈ جائے تو گروپ اٹھاتے نہیں وہ کیا گروہ کو پوچے س مطلب اکنامک
کن اکنامکس اکنامکس اکنامکس اکنامکس ہ کشمیر می ہیھی کہ نہ ہوں فرسٹ ایئر سے اس نے یہاں جوائن کیا کہاں کا
وہاں پر وہ تو ایکٹر ایکٹرس وہی رہتے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تھوڑے ایسے گھومتے رہتے ہیں جو ملیں گے
نہیں کبھی کبھی شوٹنگ کر رہے ہوتے
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا ہم نے
اچھا اچھاچ ہ اور کیا بتاؤ سیریل والے بھی شوٹ کرتے رہ و سیریل دیکھتے ہو یہ کیا
کون
آپ
نہیں یہاں پہ کوئی شوٹنگ وغیرہ نہیں چلتی ایسا کچھ نہیں سیریل میں ہاں وہ تو دیکھے تی رہتی کلرس سے
ہوں کیا دیکھ رہی ہو ابھی
کلرس پہ بہت اچھے سیریل آئے ہیں دو تین وہ دیکھتے رہتے
اچھا اچھا
ہوں
ہاں
وہ دیکھتے رہتے ہیں زیادہ تر تو اب فرصت نہیں ملتی جوب ملتی ہے یہ سب تب دیکھتے ہیں
ہوں یہ بھی ہے
ہاں ہاں
ہوں اچھا اور
بس اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں بس چل رہا ہے
ہاں آپ کسی کو جوائن کرنا تھا ابھی ہے تھرٹی سیکنڈس
ہوں
آپ کسی کو جوائن کر لینا ایک بار کر لین کال کر لینا آپ نے فال ہی اٹینڈ ہی کیا نا
ہاں
ا کس کے ساتھ کرنا تھا جوائن
ابھی سوچ ہی رہی تھی اگر آپ فری ہو
میں تو فری ہوں
چلو میں کر لیتی ہوں
مجھے مجھے چھوڑ دوسرے جنے کرو اگر میرا نہیں آیا تو
ٹھیک ہے دیکھ جوں نا میں
ہاں اچھا اور ایک ایک کال لاس کرد دیں گے اس کے بعد تمہیں کسی تو ہی کر ل میں کسی تو بھی پکڑ دو
اس کے بعد ایک اور کال ہے
ہاں
ٹھیک ہے
اچکا رھو بیرٹ ہ